ہلو ہلو آواز آ رہی ہے آپ کے پاس
جی آ السلام علیکم ہلو اللام علیکم
س وعلیکم السلام کیسے ہو
ہاں ب خری سے
ہاں بس امی جان ابو جان سب خیریت سے ہیں
ابھی میں فی ہوا تو
ہاں بالکل میں ابھی مصروف تھا کچھ کاموں میں تو میں اب فری ہو گیا تو میں نے سوچا تھا آپ سے کچھ رابطہ کر لیجے کر لیا جائے اس لیے کال کیا تھا
ہاں بالکل آپ بتائیے آپ آج کس موجوع پر بات کرنا چاہو گے آپ
ہاں آج تو بس ہم کریں گے ہے نا کہ کیا اس کے فائدات ہیں اس پہ بات کریں گے
اچھا امپورٹنٹ
ہاں دیکھیے جو نیند ہے یہ تو اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت بھی ہے ایک طرح سے ہے نا کہہ سکتے ہیں
ہاں
بالکل بالکل الحمد اللہ آپ نے یہ جو موجود چنایا ہے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں مپٹنٹف سلپ بہت ہی کیونک م منش کے جیون میں ایک ایک نیند کا مطلب نیند ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونک ادھی وہ اپنی بھر نیند نہیں لے پائے گا تو وہ کافی بیماریاں ان سے وہ گست ہو جائے گا
جی جیحی نیند تو ایسے ہے ہمارے لیے جس طرح سے ہوا پانی اور غذا کے بغیر زندگی کا جو تصور ہے ناممکن طر مکمل اور پ مد کے بغیر بھی مطلب ہم س مند زندگی گزارنا نا ممکن نہیں ہو پا رہا انسان سے
بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کیونکہ دیکھو میں میں نے یہ کیا ہے کہ میں اپنی دینک جیون ہوتا ہے میں نے انیکوں وا کیا دیکھے ہیں میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ لوگ دن بھر کیہ کرتے رہتے ہیں ان کو تھکان بھی ہوتی ہے تھکان ہوتی ہے تو وہ کہیں ہاں بالکل جب تھکان ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ انیں اپنے آپ ہی نیند آنے لگتی ہے کیوں کیونکہ جب اپنا شری جو تھکان ہو جاتی ہے تو جو ماسک پیشیاں ہیں وہ ایک آرام محسوس کرتی ہیں آرام کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے اللہ تو اس کا جو پورا شریر ہوتا ہے وہ ایک ریلیکس موڈ میں چلا جاتا ہے اور آپ جیسے کہ آپ نیند لے لی
یہ ہے نا کہ ہاں پکھوں تو بہت ضری ہے
ہاں بالکل
نین جو ہے مطلب انسان کے جس اور ذہن دونوں کو ہی رر پہنچاتی ہے نا تھکاوٹ دور کرتی ہے اور نہیں تارنا ہی ر کرتی ہے
ہاں بالکل اس لیے تو کہتے ہیں کہ ایک اچھی نیند لینا اچھا م مناسب نیند لینا ہی بہت ضروری ہوتا ہے یدی آپ ایک مناسب نیند نہیں لیتے ہو تو آپ کا جو شریر میں جو تھکان ہے وہ تھکان کی جو ہے وہ برقرار رہے گی جب تھکان برقرار رہے گی تو آپ کسی بھی کاریہ کو کرنے میں آپ نانااکانی کرو گے آپ اس کاریہ کو نہیں کرو کیونکہ آپ کا جو من ہے وہ چڑچڑا ہو جائے گا نہ ہی آپ کا جو ذہن ہے وہ گواہائی دے گا اس کار کو کرنے کے لیے کیونکہ جب تک آپ کا جو شریر نیند لینے
نا گھر یہ سا کم نہیں حاصل کرے تبھی پھر وہ دن بھر اپنے امور بہتر انداز میں انجام دے سکتا ہے مطلب اپنے کام اچھے سے کر سکتا ہے نا نیند کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جسم کو آرام فراہم کرتی ہے پورے دن کی محنت اور مشقت کے بعد جو ہمارا سانی جس میں اپنی صحی کر کمایا کہ تھک جا ہے ان ساری چیزوں ہےا نیند کے دوران جو جسم کے آزا آرام کرتے ہیں نا ہمارے جسم کے جو آزا ہوتے ہیں سارے مطلب اگ وہ آرام کرتے ہیں دماغ ترو تازہ ہو جاتا ہے پر بدل
ہاں بالکل بالکل ہاں بالکل
ہوں
اور جیسے کہ آپ نے
ھی نیند کے بعد
ہاں بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کیونکہ دیکھو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو نیند ہوتی ہے وہ بچوں میں آ اپنے دیکھاتے ہے کی اچھا جو ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی نہیں سوتا ہے کیوںکہ آپ جیسے بچے کے سامنے کوئی بھی آواز کر دیں گے تو بہت جھٹ سے جل جاتا ہے کیونک آپ ایک وردھ انسان ہو گا یہاں ایک ایک بردد انسان ہوگا اور آپ وہ نیند لے رہا ہے آپ کے آپ اس کے سامنے کچھ بھی آواز کیجیے پر لیکن وہ نیند سے نہیں جاگتا ہے کیونکہ نیند بھی ایسا مانا جاتا ہے کہ دو پرکار کی ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے ایک اور یہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ سنا سن دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کیوںکہ جین جیسی آپ نیند لیتے ہیں تو اب جین میں آپ میں آنے کو جو س سپنے ہوتے ہیں وہ بھی وچار ہوتے ہیں
صحی فرلمم آیا آپ نے
ہاں اور
کہ جو وہی ہاں اپ نے صی فروایا طلبا کی زندگی میں تو نیند کی اور بھی زیادہ احمت ہوتی ہے جو طلبا وقت پر سو ہیں اور مکمل نیند لیتے ہیں ان کی یاداشت ب ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے مطلب جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں اسٹوڈینٹ طلبہ مطلب جو صحیح سمے پر سوتے ہیں بچے ان کی نیند جو زیادہ بہتر ہوتی ہے نا توجہ میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے دروس پر بہتر طور پر غور کر ہو سکتے ہیں
بالکل بالکل احمد اللہ بالکل بالکل الحمد اللہ آپ جو بات ہوں فرمانے وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ ایک جو مطلب آپ ایک مان کے چلیے جو بچے ہوتے ہیں جو اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا کسی پرکار کا علم حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے تو ایک مناسب نیند لینا تو بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب تک بوب بچے ہیں اگر مناسب نیند نہیں لیتے ہیں تو ان کا جو جن ہوتا ہے وہ کسی بھی کار کرنے میں پورنت نہیں لگ پاتا ہے اور نہ ہی کسی کاریہ کو حل کرنے کے لیے ان کا جو ذہن ہے وہ گوائی دیتا ہے اس لیے تو کہتے ہیں کہ ایک اچھی جو نیند ہوتی ہے وہ ایک ایک ایک بچے کے لیے جو اپنی جو تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے لیے تو بہت ہی اچھے ہوتی ہے اس کو تو نیند ایک مناسب میں نیند لینی چاہیے اور ویسے بھی ہاں بالکل ویسے بھی میں آپ کو اس چیز سے رابطہ کرا دوں کہ ایک مطلب آپ کو اس دوارا جو ویانکنے ویانک ہوتے ہیں انہوں نے چی کو بتایا کہ ایک ویکتی کو لگ آف دن میں لگ بھگ چھ سے سات گھنٹے نیند تو لینا بہت ضروری ہوتا ہے اور مناسب ہوتا ہے
جو ٹائم رکھ کے وہ تو رور ہے د لی ہےا وہی ہے نا صحیح فرمایا آپ نے جو نیند ہے وہ انسان کے کو ذہنی طور پر جسمانی طور پر مطلب صحت مند بناتی ہے نا جسمانی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے ہمارے نین ہے مکمل نیند کا تو مطلب ایسے ہوتا ہے کہ مکمل نیند کے بعد انسان بالکل ترو تجہ ہو جاتا ہے نا جو ان انسان پہ فکری دباؤ ہوتی ہے بے چینی اور تھکاوٹ ان سب سے یہ سب دور کرتی ہے نید
اگر ہم اچھی نیند لیں پورے ٹائم کے لیے لے صحیح طریقے سے
ہاں بالکل بالکل آپ ج پر ہمارے احمد اللہ ب
اور یہ جو دلماغ اور دوسرے اعضاء کی بتر کارکردگی میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے ہے نا مطلب سارے ہمارے جو آرگن ہے وہ اچھے سے چلتے ہے شریر کے نا
بالکل بالکل دیکھیے احمد للہ آپ جو فرما رہی وہ بالکل ہی اچھی بات کریے کیونکہ دیکو اگر نیند ویکتیگت اچھی سے لے لیتا مناسب نید توے جو جتنے بھی کار ہوتے ہیں جیسے کہ جو شارییرک جو اگ ہوتی ہیں ان کی مرمت کرنے میں یا کسی یہ نیند جو ہوتی ہے وہ وجن کو کم کرنے میں بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور ساریے ذہن کو س بنانے میں یہ ایک ایک اپنا مکمل کاریہ کرتی ہے اس کی وجہ سے سارے کار جو نیند کی وجہ سے مکمل ہو پاتے ہیں کیونک اس سے شریر میں جو ارجا چم ہوتی ہے وہ کافی بڑ جاتی ہے آپ کسی بھی کارو کو اچھے سے مکمل کر سکتے ہیں
صحی کروں گ جو افراد جو روزانہ مناسب مدے تک ہوتے ہیں وہ زیادہ پرکون باشور اور چست رہتے ہیں ہم دیکھا یہ
بالکل بالکل اور ہاں میں میں جیس کہ ہمارے جو ابو ج اب بھی جانے ہے ابو جانے ہے وہ ایک چیز ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ کبھی بھی آپ کتنی بھی تھکان ہو گئی جیسے کہ آپ کسی کار میں مصروف ہیں آپ یہاں کسی کار سے گپتگو کر گئے ہیں آپ پریشان ہو گئے ہیں آپ کا جیسے ہی آپ کا شریر جو آپ کا جو شریر ہے جو آپ کا جو جسم ہے وہ آپ سے اس بات کے لیے کوئی بھی کیا مطلب کسی پرک کا آپ کو لگے کہ ہمیں نیند کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کو من مطلب آپ کو سوچنا نہیں پڑتا چاہیے کہ ہم میں نیند لوں یا نہیں آپ کو وہاں پر ترنت ہی نیند لینی چاہیے کیونکہ جس سے کہ آپ کا جو شریر ہے وہ اچھے سے کام کرنے لگے گا اگر آپ ایک کچھ تھوڑے ہی منٹ کی نیند لے لی جائے تو
ہاں میں تو پھر یہی مانتی کیونکہ جو نیند ہے ن ہے جو انسان کی جسمانی ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے بےحد دوری ہے ہے نا مکم
بالکل بالکل بکل ویسے بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل اور ویسے بالکل بالکل ماشاء اللہ ویسے آپ نے جیسے آج ہمیں بتایا کہ نیند کے بارے میں م اللہ وحمدلہ بہت ہی اچھا مناسب ٹاپ آپ نے موجوع کے بارے میں بات کی آپ سے ویسے بات کر کر اچھا لگا اللہ حافظ
ہاں ہاں مجھے بھی اچھا ل دا